ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم سا سلام کیسی ہیں
الحمد للہ اب خیریت میں ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا کچھ نہیں روٹی بنانے لگی تھی اچھا کیا پکا رہی تھی آپ ابھی آج کھوئیاں کی سبزی بنائیں ہے
اچھا اچھا ہم نے ہم نے بھنڈی پکائی ہے آج
اچھا بھنڈی پکائی ہے جی جی جی بڑھیا کیا
جی ایسے ہی صبح ناشتے میں تو بیسن کے بنائے تھے چیلے
جی
اور ایسے دوپہر کے کھانے کے لیے بھنڈی پکائی ہے اور رائتہ بنایا بھنڈی کا
جی اور بتائیں
بس کچھ نہیں ابھی باوررچی خانے سے ہی فری ہوئی تھی تو پھر تھوڑا ا صاف صفائی کی تھی گھر کی ا باہر نے نا ادھر گئی ہوئی تھی اپنے والد صاحب کے یا امی
امی کے یا اچھا اچھا
ہاں جی کچھ دن سے تو پیچھے دھر آئی تو اتنا گندا تھا اتنا گندہ تھا تو بس اسی ہی صاف صفائی میں
جی وہی ہو ہی جاتا ہے جب کہیں جاؤ نا تو واپس آؤ تو گندا تو ہوتا ہی ہے پھر خود ہی صفائی کرنی پڑھتی ہے پیچھے سے کوئی دیکھ نے والا نہ ہونا تو ویسا ہی رہتا ہے
جی بل کل صحیح فرمایا آپ نے وہی پیچھے سے کسی نے صاف صفائی نہیں دیکھی تو اتنا گندا تھا تو بس دو تین دن سے تھوڑا صاف صفائی کر رہی تھی
کر رہی تھی باہر آج ہو گیا یہ سارا نا جی جی آپ کی نا آواز تھوڑی سی کٹ کی آرہی ہے
جی اور مجھے اپنی واپس آ رہی ہے
اچھا آپ کی بھی آج تو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے آپ کی بھی ڈبل آ رہی ہے آواز اچھا اچھا جی
مجھے خود آپ کی رہی ہے پہلے مجھے پاس آے جا رہی ہے
جی جی اور بتائیں شوہر گئے آپ کے
جی جی شوہر گئے اپنے آفس گئے ہو شوہر
شوہر جی کھانا کھانا کھا لیا انہوں نے
جی کھانا کھا لیا تھا ناشتہ کیا تھا دوپہر کا تو وہ شام کو گ
جی بچے کیا کر رہے ہیں
ہ بچے بس دونوں ٹی وی تو ہوئے میں ایک ایک ٹی وی سنبھال لیت
اچھا اچھا ٹی ٹی وی میں مصروف ہے
جی ٹی وی میں مشکور کرتے ہیں پورا پورا دن وہ چھوٹا والا ہے وہ باہر والا ٹی وی میں مصروف رہتا ہے اور جو ہماری بیٹی ہے وہ اندر والے ٹی وی میں مشروف مصروف رہتی ہیں
جی چلو اگر کچھ کہو نا بچوں کو تو پھر وہ بوال مجا دیتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا میں تو ان لوگوں کو کچھ اسی لیے بولتی نہیں ہوں کیونکہ کبھی بول دو تو اتنا کہر بڑھ پاتے ہیں دونوں جو میں کہتے ی
یا اللہ دونوں کو ٹی وی میںی بزی رہو گ جی بالکل صحیح بات ہے بچوں کی ایسے ہی ہوتا ہے
اور آپ بتائیے آپ کے شوہر کہاں پہ ہیں
جی میرے شوہر بھی گئے ہیں کام پہ گئے ہیں وہ ا جی بچے اسکول بچے اسکول سے آئے ہیں وہ وہ نہا نے گیا ہے چھوٹا جی گرمی تو بہت گرمی نے تو برا حال کیا ہوا ہے اللہ رحمت کرے تھوڑی سی بارش دے دے
جی بالکل میں تو کہ رہی تھی اپنے شوہر سے کہسا رہ ری تھوڑی بارش ہو جائے پر وہی ہے جب بارش ہو جتی ہے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی
نا یہ س شانیا ہو واازکٹ کر
لکھ تی لوگ ساتھ میں ک ک ک کس لگی تر
بارش نہ ہونا تب بھی کتنی ایسی امس بارا موسم ہو رہا اج
جی اچھا اچھا ادھر تو ادھر بھی ٹھیک ہے صبح بادل سے آ پر سے دھوپ آ گئی ہے بڑی دیر
جی ادھر تو دوپ ہی ہے بہت ایسے نا جیسے وہ کبھی شاؤ کبھی دھوپ بھی یہ والا موسم ہو رہا ہے یہاں
جی ہاں بالکل
ہاں تو نہیں گے کیا یہی کہ رہا ہے بس
اور یہ بادل اور دھوپ بس یہی لگا رہا ہے
جی کوئی سوٹ نہیں سلوایا تم نے
سوٹ نہیں سلوار میں ابھی میں نا میں اپنے والد صاحب کی ہو کے آئی
اکے
تو وہاں پہ نا بازار لگتا ہے پرنٹ نی کپڑا ملتا ہے وہ میں لے کے آئی ہوں تھی چار پرابری کرنے سلوانے کے لیے د دیے
جی میں نے بھی آج نا آج ہی ایک سوٹ کاٹ کے رکھا ہے دیکھو اب کب سلتی سلتا ہے
ہوں ہوں ماشاء اللہ آپ تو خود سل لیتی ہیں ہمیں تو گھر سلوانے پڑتے
جی پر من نہیں کرتا نا دیکھو گرمی اتنی ہوتی ہے نا اوپر تو من نہیں کرتا ہے میرا جانے کا اوپر
ہاں وہ تو ہے یہ تو صحیح فرما رہ م نا ایسے کام کرنے
جی جی جی پنکھا تو لگایا ہے پر وہ پنکھے کے نیچے بیٹھو تبھی ہوا دیتا ہے ورنہ ویسے ادھر ادھر کی ہوا نہیں آتی ہے
جی وہی اب میں سوٹ کپڑا تو لایا ہوا
میں وہ سوٹو گا تو دیدی میں
میںج کل آتیتی اس کو
جی جی جی اپنی بیٹی کا بھی سلوا لینا نا ساتھ میں کچھ بنوا لینا اچھاسا جی ہاں بالکل بالکل آپ لوگ ملے گا نا گوپا سےجی
تو وہ کہہ رہی تھی کہ امی مجھے پچھلے سال بھی میں کو ایک بنواؤ
تب ماپ بھی لیا تھا
ہے نہ تو کہہ رہی تھی مجھے ویسا بھی کاٹ سیٹ بنوا کے دو
جی جی
تو
تو میں اس کے لیے بھی لے کے آئے تھی
نگی کو کو
جی
ہاں ساتھ میں پہلے سے پہلے کاٹن ہوتی ہے نہ
ن
اؤ آج کل فر ایشر بار چل کی کتنوں
جی جی جی چل تو بہت رہے بہت ساری رہی ہیں میں نے تو ایسے ہی بیل بوٹم کاٹا ہے آج
کون سا والا
جو جو گھٹنوں سے ٹائٹ ہوتا ہے نیچے سے کھلا ہوتا ہے نا جی جی جی جی وہ والا کاٹا ہے آج میں نے اچھا اچھا کون سے کون سے کلر کا ہے سوٹ جی گرین کلر کا ہے بی تو بیچ میں نا تھوڑی گرین کلر کے فلاور ہیں بلو کلر کے ساتھ اور وائٹ کلر کا ہے وہ اچھا اچھا جی پر آج میں نے کھول کہ دیکھا تو پورا سوٹ خراب ہے اس میں تھوڑے تھوڑے نا ایسے لائنے لائنیں آ رہی ہیں
ڈیفیکٹیڈ ہوگا پھر وہ
جی ڈیفیکٹیڈ ہے پر جو پیچھے کا جمپر ہے نا وہ میں نے وہ میں نے دیکھا وہ صاف تھا تو جو گلا میں نے ا مو باجو کی کٹائی ڈالی نا تو میں نے دیکھا دیکھا ہی نہیں کہ مطلب پیچھے کا آگے کر لوں یا آگے کیا پیچھے کر لو غلط ہو گیا میرے سے
ہاں یہ تو کبھی کبھی نا ہو جاتا ہے الٹا سیدھا غلطی ہو جاتی ہےکاٹن اس ٹائم دھیان نہیں رہتے پھر وہ غلط سوٹ بن
طورپے جی جی اور جو بیل بوٹم بنایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بس کمیز میں ہی دیکھو وہ آگے کے پیچھے آگے کا جمپر میں خراب آ گیا
ہوں یہ تو بہت ایسی بات ہو گئی من من وہ ہو جاتا ہے پھر
جی بالکل
کیوںکہ اتنے شوق سے لائق ہیں سچ چلو اچھا بن جائے گا تو کہیں بار
جی جی بالکل ایک میٹر کپڑا اور بچ جائے دیکھو اس کا بھی میں کچھ بنا لوں گی یا تو سیدھا کرتا بنا لوں گی سیدھا والا
ایسے ہی ساتھ آپ نے کے ساتھ آپ نے چھوٹا کرتا بنایا یا لمبا بنایا
میں نے تو ویسے لمبا ہی بنایا ہے اکتالس چالیس انچ لمبائی رکھ کھی ہے اس کی اچھا اچھا وہ تو کافی لمبا ہی ہوتی ہے جی جی اب جو بچا ہے نا وہ پینتالیس انچ کا بچا ہے تو میں سوچ رہی تھی چھوٹا کرتا بنا کے نا تو ساتھ میں باجو بھی بن جائیں گی چھوٹا بناؤں گی تو ہاں
آپ کی
جی جی باجو نکل آئیں گی تو یہ اچھا رہے گا دونوں کے ساتھ ٹہن ل نے کبھی یہ ٹہن لیا کبھی وہ پہن لیا
اور
جی جی جی
اور جو جو یہ آپ کالاؤ ہوتایا ہے نا اس کو آپ کسی کے ساتھ گ لینا
جی السلام علیکم میں نا بعد میں بات کرتی ہوں مجھے جانا ہے کہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حافظ